وعلیکم السلام وعلیکم اللام مست ہے بھائی اپنا بتا
ہاں ہم بھی ٹھیک ہے امی ابو یہ سب کیسے
امی ابو صاح لگتا
پریوار کے سارے لوگ ٹھیک ہے
ہاں ایک دم اپنے ابو جان کا حال چال بتاؤ
س آپ اپنا بتائیے ہاں ابھی تو مطلب کہ کچھ سمسیا آئی تھی لیکن اب اچھے سے اب اچھی طرح چل رہی ہے اب سب ٹھیک ہے
امی جان کا طبیعت ٹھیک ہے امی جان کا طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ہاں پوری اب پوری مطلب کہ سوستھ ہے تھوڑی بھی دقت نہیں ہوتی آپ اپنا بتائیے آپ کی امی جان کا طبیعت
ہاں ادھر بھی امی جان ابو جان سب لوگ خرییات ہے
پریوار کے سارے لوگ خے رہیے
ہاں پریوار کے
کھانا ہو گیا آپ لوگوں کا
ب ابھی گوشتھا کر نہیں
ا کافی مطلب کہ کافی ب آپ مطلب کافی دری سے کھانا کھاتے ہیں جلدی جلدی آپ بیمار پڑ جاؤ گے اتنا او پوری پریوار کی عادت ہے آپ کو دیر سے کھانا کان کہ ن چلو کوئی نہیں چلو مطلب کہ کیسا چل رہا ابھی پڑھائی لکھائی سب اچھا چل رہا ٹھیک ٹھاک چل رہا اور کیا مطلب ابھی گاؤں میں رہ رہے ہو یا شہر میں
بول رہے تھے ابھی عید کا تیاری کرنا ہے تو اسی کے لیے کرتا ارتا سلوانے کے لیے دیے ہیں ہاں تو عید اتنا بڑا پرو آ رہا ہے
چلو کوئی ن ہم بھی اب لگ جائیں گے کیا کپڑا خرید س لیے ابھی بنوا ہی رہے ہو
نہیں کپڑا خرید کے دیے ہیں بنوانے کے لیے
ا تو مطلب کہ کپڑا اچھا سے خرید لینا مطلب کہ اور کیا امی ابو کے لیے بھی کپڑا خریدتے ہو یا وہ لوگ تمہاری کپڑا خریدتے
نہیں نہیں وہ لوگ ہمارے لیے خریدتے ہیں ابھی ہمارے پا ہمارے پاس پیسے تھوڑی ہیں
او ابھی سمسیا ا آپ خود بچے ہو نا او کیا مطلب شہر میں رہ کے پڑھائی ہو ہے یا گاؤں میں سے ہی ہو جاتا
نہیں شہر میں رہ کے پڑھائی ہو رہا ہے
ابھی چھوٹ کیا منانے آئے ہو نا
ہاں آپ کب آ رہے ہو گاؤں
ہم آئیں گے ابھی تھوڑی سمئے ہے ہمارے پاس سمے کی تھوڑی کمی بھی چل رہی ہے کاف پڑھائی کرنی ہے اور تھوڑی سی کام بھی کرنی ہے وہی کام ختم کر آئیں گے امی ابو امی جان ابو جان یہ لوگ بورڈ آنے کے لیے لیکن ابھی سمئے نہیں ملا جس کارن آئے نہیں لیکن آئیں گے تھوڑی مت مطلب آئیں گے ایسا نہیں نہیں آئیں گے آئیں گے
ہاں بھائی جانا سب بھائی جان ادھر خیریت ہے بس آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں کب آپ دونوں بھائی ساتھ میں مل کر دونوں بھائی ساتھ میں مل کر نماز کیا جائے گا
آئیں گے تو ہاں ایک دم آئیں گے تو آپ سے ملیں گے بھی آپ کے گھر کھانا بھی کھائیں گے اور اچھے سے رہیں گے
ارے آپ پائیے آپ کے لیے تو
ا باقی سب دوست لوگ سے ملی تب تک
ارے سب دوست لوگ ساتھ میں ہی ہیں
ہاں ب سب دوست لوگ سے م مل چلیے شاید دوست تو بہت دن بعد ملے ہوں گا نا
ہ کافی مطلب کہ کتنے لوگ تو پہچان میں بھی نہیں آ رہے ہوں گے ہ
ہاں بھائی جان ہاں
اور سب بتائیے کیسا چل رہا ہے سب مطب مطلب کہ وہاں کا م موسم کی ہاں ہاں ہمارا بھی سب اچھا چل رہا ہے وہاں کا موسم کس طرح ہے
چل رہا ہے
ہاں ہاں
کیسے چل رہا ہے کرکٹ ورکٹ کھیل رہے ہو
ہاں ابھی ابھی بولا نہیں مطلب کہ ابھی س ابھی سمے ہی اتنا ویست چل رہا ہے کہ ابھی کوئی کھیل نہیں چل رہا ہے نہ کچھ کھیل چل رہا ہے نہ ابھی مطلب تھوڑا سمے لگے گا کچھ کام ہے کچھ پڑھائی ہے اس کے لیے ابھی کچھ دن نہ کھیل چل رہا ہے نہ کچھ چل رہا ہے لیکن بہت جلد کھیلیں گے وہاں کا موسم کس طرح رہ رہا ہے
ادھر کا موسم بہت خراب ہے بھائی جان
بہت خراب ہے
ہاں
ادھر کا بھی موسم کافی خراب ہے
ادھر ادھر کیسا چل رہا ہے ادھر تو دھوپ ہوگا
ارے بہت دھوپ ہے مطلب باہر نکلنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ب لگ رہا ہے ایسا کہ شریر جلنے لگ رہا ہے اس طرح کباب بن جا رہا ہے شریر کا اس طرح کا دھوپ ہے آپ وہاں کا موسم کس طرح وہاں پہ دھوپ کس طرح جو
ادھر تو ٹھنڈ ہی ہے بارش کا موسم ہے بہت زیادہ ٹھنڈی طوفان اولے یہی سب چل رہا ہے ادھر
ہمارے یہاں بھی کل اوولے گر رہے تھے شہر میں کافی الے گرے تھے مطلب کہ وہ بڑے بڑے گرے تھے ایسا نہیں چھوٹا چھوٹا اور میرے کو مطلب کئی لوگوں کو تو شیشے گاڑی کا مطلب چکنا چور ہو گئے تھے
ہاں اھر اار بھی ادھر تو بہت سارے ہوئے ہیں نا
ادھر آم یہ سب کے نقصان کافی پہنچے گا کیوںکہ ابھی آم
ہاں کسانوں کو کسانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے
کسانوں کو مطلب کہ ویاپاریوں لوگوں کو کو بھی کافی نقصان ہوا ہوگا جو آم کے خریدار ہوں گے ویاپاری ہوں گے انہیں بھی کافی نقصان ہوا ہوگا نہ
بہت زیادہ بھائی ج اندر مطلب پانچ لاکھ دس لاکھ ایسے پڑ خریدتے ہیں ہم لوگ اب کام اگر نہیں نکلے گا تو نقصان تو ہوگا ہی
ہاں تو وہ لوگ بھی کیا کر سکتے ہیں اس میں ان کا بھی کوئی غلطی کستور نہیں ہے سب مطلب کہ اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہے
ہاں اللہ کے اوپر ہے اب دیکھیے
لیکنو لوگوں کو مطلب لوگوں نے پریاور کرن کو ہی خراب کر دیا لوگوں کی بھی غلط ہے کئی لوگوں نے پیڑ کٹائے یہ سب کارن ہوتا ہے کہ اب کبھی کبھی اتنا دھوپ ہوتا ہے کبھی کبھی بارش ہوتا ہے کبھی کبھی نہ ڈھنگ کا بارش ہوتا ہے نہ ڈھنگ کا دھوپ ہوتا ہے نا
ہاں ہاں
ابھی تو مطلب ہم نے سنا ہے کافی بارش ہو رہی ہے جب آم کی سمے آتی ہے جب آم پکنے لگتے ہے اور جب بڑی ہونے لگتی ہے تو بارش کی بارش ہونا ہوتا ہے تو اس سمے بارش ہی نہیں ہوتی ہے
ہاں بارش ہونے کے ٹائم پہ یہ بہت سارا دقت آ جاتا ہے
ہاں اسے آ مطلب اپر ہی اوپر خراب ہو جاتا ہے یا مطلب کہ آم کا جو ہوتا آار وہ بڑا بھی نہیں ہو پاتا تا
خڑا نہیں ہو پاتا ہے نقصان ہوتا ہے وہ الگ
ہاں سال بھر میں یہی تو سب سے اچھا سمے ہوتا ہے موسم کا جو ایک ساتھ کبھی آم ہوتا ہے کبھی لیچی ہوتا ہے یہی مطلب موسم کچھ دیر نچی ہوگا کچھ د وہ جیسے بتتا ہے اس کے بعد آم نکل آتا ہے نا
ہاں ہاں
یہ یہ موسم ہم کو کافی پسند ہے آپ کو کیسا لگتا ہے
نہیں ہم کو بھی موسم بہت پسند ہے لیکن دیکھ رہے ہیں نقصان ہو
ہاں نقصان تو نقصان تو وہ لوگوں کے کارن ہو رہا ہے لوگوں نے پریاورن کو اتنا خراب کر دیا ہے پورا مطلب کہ کنکریٹ ہو گیا ہے شہر تو اتنا کنکریٹ ہو گئے کہ وہاں مطلب مشکل سے ایک دو آم کے پیڑ دکھتے ہوں گے
ابھی ابھی ہم ادھر آ کے اپنے ندی کے پاس بیٹھے ہوئے اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے ادھر کیا بتایا آپ کو بھائی جان سبحان اللہ
پیڑ پودے ہے ندیاں ہے جس کرن تو ہوتا ہے نا ہاں وہ وہ ہوتا ہی ہے یہاں پہ تو اتنا گرمی چل رہ رہا اتنا گرمی اور مطلب کہ دھوپ نکلتا ہے تو چھت اتنا تپ جاتا ہے گرمی میں کہ کیا کہا جائے کافی سمس ہوتی ہے لوگوں کو بنا پنکھے کے اب رہنا مشکل ہو جاتا ہے پہلے گاؤں میں مٹی کے گھر ہوتے تھے تو وہ کافی ٹھنڈے رہتے تھے
ہاں اب اب شہر اور گاڑیاں ہو گئی ہے اتنی ساری آپ سمجھ سکتے
ہاں ساری کنکریٹ کی جنگل ہے ہاں سب کنکریٹ کی جنگل ہو گئی مطلب کہ یہ سب کو بچانے کا لیے ہمیں مٹی مٹی کا جنگل بنانا چاہیے تھا تو ہم نے اتنا کنکریٹ بھی چھایا ہے کہ گرمی اور تاپ مان بڑھ جاتا ہے اور بارش میں تو یہاں پہ اولے گر رہے ہے تو اور کافی سمس
ہاں ادھر گاؤں ہے تو ادھر ہم لوگ بھینس بھینس چرانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں
ہاں امی ابو جان یہ سب مطلب کہا سب گاؤں میں رہتے یا مطلب کہ شہر میں رہ رہا
ا
اور کہاں رہ رہے گاؤں میں یہ شہر میں بولو
ابھی تو امی ابھی ہمارے لیے امی سویا بنائی تھی وہیں کھا کر تھوڑا سا نکلے ہیں آپ سے بات کرتے ٹائم کھا رہے تھے ادھر
ہاں ہمیں بھی مطلب آپ سے کافی دنوں سے سے بات چیت نہیں ہوئی تھی تو ہمیں لگاپ وست ہوں گے جس کن ہم بھی کو مطلب آپ سے بات نہیں کرتے تھے اور سمے بھی کافی مطلب کم ملتا
ہاں پڑھائی پڑھائی جو ہے نا ہم لگوں کے جیون میں بہت مہتوپورن ہے اس کے چلتا سمئے نہیں ملتا ہے اس لیے ہم آپ کو کال نہیں کر پاتے ہیں
ہاں ہاں ہم بھی سوچے تھ آپ کو کال کرنے کا لیکن کافی دنوں بعد کال کی چلیے کوئی نا مطلب کہ آپ کریں گے ہمیں لگا تو کہ اب بھی وست ہوں گے اس کارن
نہیں نہیں گاؤں گاؤں گاؤں میں آئے ہوئے ہیں نا ادھر
ہاں امی ابو کا مطلب سب ٹھیک چل رہا ہے
ہاں ابو بھائی جان خالہ سب لوگ اچھی ہیں
اور مطلب کہ ان کا ویاپار یہ سب اچھا چل رہا ہے کام یہ
ہاں ویاپار اچھا چل رہا ہے کھیتی بھی اچھی چل رہی ہے
آپ کے س آپ کے مطلب چھیتروں کی بھی سمسیا ہوئی ہے کیا آم کی
بت بہت زیادہ سمسیا ہوئی ہیں آم کی
چلیے تو آپ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے اس میں کیا
اب اللہ کے اوپر ہے وہ دیکھیے وہ کیا کرتا تے ہیں
ہاں کافی لوگوں نے لوٹ بھی لی ہوگی
بہت زیادہ
اچھا کوئی نہ ہوتا ہے
آپ کا کھان پان ہوا
ہاں ہم نے تو ابھی ناشتہ کیا تھا اب تھوڑی دیر بعد جا کے کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد کچھ کروں گا کیونکہ آج تھوڑی کچھ کوئی چیز کی پریھا تھی جس کے کارن تھوڑی دیر ہو گئی ہے اس لیے ابھی ہم تھوڑے شہر میں آئے ہوئے تھے مطلب گھوم رہے تھے تو سوچا تب تک آپ کا آپ سے بات چیت
ہم بھی آئے تھے گاؤں میں تو سوچے آپ کو کچھ گاؤں کے بارے میں جانکاریاں دے دے
ہاں یہ
جتنی جلدی ہو سکے آپ کوشش کیجے چھٹی کا عرضی لگائیے آئیے گاؤں میں دونوں بھائی ساتھ میں گھما جائے
ہاں ہاں ہاں ہاں آئیں گے آئیں گے مطلب آپ اتنا چنتا نہ کریں ہم ضرور آئیں گے آئیں گے تو سب سے پہلے آپ آپ سے ہی ملیں گے چلیے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی آپ نے انا سم بہت بہت شکریہ ہاں اللہ حافظ ان شاء اللہ اللہ حافظ چ بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے